ہیلو
ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی کیسی ہیں آپ جی جی الحمد للہ میں ٹھ ہ چر چر بہت شکریہ بہت اچھا اچھا لگا یہ جان کر کہ آپ اچھی ہیں بس یہ آ ہی مطلب ایک یہی دعا ہے کہ سب خیر و ت سے رہے
جی ہاں جی سب
دال کو
ہاں ہاں ہاں جی ہاں جی آپ بھی اچھی رہے اللہ پاکا آپ کو بھی سے بےحد تندرستی برقرار رکھے آپ بھی بہت اچھے ہیں اخلاق باد کے اللہ پاک آپ کو آپ کو ایک کوئی دقت نہیں ہو آپپ بہت سب کے بارے میں آپ سوچتی ہیں لیکن اب اپنے بارے میں کچھ سوچتی نہیں ہے لیکن انسان کہا گیا ہے کہ بر آائی کریے دریا میں ڈالیے یہی بات ہے لیکن آپ کا اخلاق آپ آپ کا جو ہے آپ کا جو اخلاق ہے وہ بہت پسند ہے بہت اچ اچھی ہے جتنا بھی نیکی کرتی ہیں ایک ہاتھ سے ڈرتی ہیں دوسرے کو اب جاننے نہیں دی لیکن یہ امید آپ نہیں لگاتے ہیں آپ کہ ہم کو یہاں ملے یہ نہیں کہتی ہیں ہاں یہ نہیں امید ہے آپ کو کہ ہم کو یہاں ملے آپ کا اس کے لیے آپ کو اظہر اللہ پاک کے پاس ملے گا یہ آپ کا ایک سب پیڑ درک تیار ہو رہی ہے آپ کے لیے لیکن یہاں تو آپ کو تکلیف ہے بہت آپ آپ کو تکلیف تو بہت ہوتی ہے لیکن ہر چیز اللہ پاک بولتے ہیں کہ جب ترت ہم دے دیں ہیں تو پھر آپ کس سے مانگیے گا اللہ تعالی سے آپ پھر مانگنا چھوڑ دیں گی آپ کو ترت مل جائے گا تو پھر لوگ بولتا ہے نا کہ اس کا پھر کدر نہیں اس لیے اللہ پاک کو پسند ہے کہ آپ مانگتے رہیے اللہ پاک سے مانگتے رہیے ایک ڈیگ اللہ پاک پیچھے ہٹتے جائیں گے ہٹتے جائیں گے ان کو پسند بہت اللہ پاک کرو نہ پسند ہے مانگنا پسند ہے آپ مانگتے رہیے ان سے بے امید نہیں ہوئی ہے اللہ پاک انسان کہا گیا ہے کہ دینے والے اللہ پاک ہے اللہ پاک بولتے ہیں کہ ہم رسک دینے والے ہم ہیں ہم جگائیں گے ضرور بھوک خال کے سو لیں گ نہیں ج ہاں جی ہاں اس لیے صبر کرے صبر کا آظار آپ کو ملے گا اب تورت آپ امید لگائے رہ گا نہیں ملے گا آپ انتظار کریے اللہ پاک کے یہاں بولا گیا ہے کہ د رہ ہیں بھیا نہیں ہے اللہ پاک سب کے لیے سب کو دیکھ رہے ہیں ایک نظریہ سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کے پاس کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے کوئی غریب امیر نہیں ہے دن رات د
طریقے سے ایک ماں کے لیے اپنے سارے بچے برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے
بچے ہیں جو ہم لوگ سب ہیں سارے بندے ہیں ا ستر
ایک ماں کی محبت انسان کے لیے مطلب ہے کہ وہ اس تا حساب مطلب اس محبت کوئی انسان نہیں کیا پاتا تو سوچے کہ ستر ماہوں سے زیادہ یہ بات اپنے آپ میں بہت سکون دیتی
محبت کرتے ہیں لیکن مانگیے گا تو آپزا نماز جب بچھاتے کمی جب آپن س مانگ تے ہوں گے رو کے ہاتھ اٹھا کے یا سزا میں جاتے ہوں گے تو نے کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ ہم کو اللہ پاک جو ہے آف ہی ہیں سامنے ہے جو بندہ سے کیا مانگنا آج بندہ آپ کو کچھ دیا کی جگہ بول دیا
کو جتا دے گا
ہاں تورت جتا دے گا اور اللہ پاک تو آج تک کسی کو نہیں بولے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دیا ہم وہ چیز دیا ان کے ان کے اےجازت ت کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ملتا ہے نہیں ہلتا ہے اس لیے اس لیے انسان سے مانگنے والا آدمی
جی جی وہ ہاں وہ زلیل ہوگا ہاں
اپنا اپنا جلیل ہوگا بےزتی ہوگا آج ہم آپ کو کھ دیں گے ترت ابھی ہم کسی کو بول دیں گے کر فلانا کو ہم فلانا دیا اور اللہ پاک سے آپ مانگیے گا تو اللہ پاک کسی نہیں بولے ن وہ اپنے پاس بندے کو اپنا وہ اپنے راج رج رکھتے ہیں کسی کو یہ نہیں ہے پردہ ڈالنے والے اللہ پٹ ہے اچھا برا کا مالک سب وہی اس لیے آپ انتظار کر اللہ پاک سے آپ دعا کرتے رہا کر لے اللہ پاک آپ بنائے ہیں بنانے والے بگاڑنے والے بن بگڑ بگڑ کے بنانے والے سب کا اچھا برا کر مالک آپ
مالک بات ہے
ہم آپ سے مانگیں گے ہم بندہ سے کیا ہے مانگیں گے ہم کو آپ ہاں ہ
واہو اگر وہ انسان کی ذات سے کوئی امید رکھ
نہیں نہیں ایک دم نہیں آپ ہم سے بھی بول لے گا ہم ابھی دیں گے پھر کسی کو ہم ہم خود بول دیں گے ارے فلانا فلانا آدمی کو ہم دوسر و روپیہ دے دیے تھے مانگے تھے یار اللہ پاک جو دیکھ تو ہے تو کسی نہیں بولتے ہیں نہیں بتاتے ہیں نہیں بندے س اتنی محبت کرتے ہیں ہ بہت محبت کرتے ہیں وہ وہ اپنے بندے سے بہت ہوبا کرتے ہیں لیکن انسان بولتا ہے کہ نہیںنا صبر ہیں ہم لوگ
بالکل بالکل انسان کی ذات ایسی ہے کہ اس کو شک کر اور صبر کرنا آیا ہی نہیں
جتنا مل جائے گا پھر خاہش کریں پھر کھیں سا اور بھی ہو جاتا تو اچھا رہ اس سے تھوڑا اور مطلب ہم کو م جاتا تو ہوتا اچھا ہاں لیکن اللہ پاک کو ہم لوگ ناراض کر رہے ہیں اللہ پاک پاک ہم لوگ سے ناراض ہے اس لیے سردے کا حکم نہیں کر رہے ہیں کا ہے کہ ہم لوگ ان سے مانگتے نہیں ہیں بندے پس ہم لوگ اپنا دکھ کو لے کے جا رہے ہیں ہاں بس شرو کر دیے اور اس اس کے پاس ہم لوگ پرونے گانے لگے کہ دھ ہوں گے سے ہو رہا یہ ہو رہا وہ رہا اور دیتا بھی نہیں ہے کوئی اللہ پاک کے حکم سے اگلا کو جب اس کے دل میں محبت پیدا کریں گے تبھی وہ آد می ہم کو کچھ دے گا جب محبت اس کے دل میں پیدا کر کرتے ہیں اللہ پاک تب ہم کو کوئی آدمی مدد کرتا ہے کھڑا ہوگا مدد کے لیے کھڑا ہوگا ہوں اس لیے انس کام بہت بھول کرتا ہے ہم لوگ بھٹک جات بحث مانگنا ہے تو ہم بندہ سے کہ ہے مانگے اللہ پاک اپنا محتاج بنائیے آپ کسی بندے کا محتاج مت بنائیے اللہ پاک اپنا محتاج بنائیے بس بس یہی دعا کیا کریے کی اللہ اللہ پاک اپ ہم کو اپنا محتاج بنائیے کسی بندے کا محتاج مت بنائیے جو ہم کو دے کے مطلب کہیں دوسرے جگہ ہم کو بول دیا احسان جتا دیا ہاں تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے اور اللہ پاک دے لیکن ان سے ہم کو کوئی گیلا کوئی شکایت نہیں ہے ان سے ہم کو کوئی نہیں ہے ہم مانگیں گے ہم مانگتے ہی جائیں گے اللہ پاک بولے ہیں کہ بندہ تو ہم سے مانگ
مانگو بالکل
ہم سے مانگو اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ آدمی ڈھونڈنے لگتے ہیں فلانا فلانا آدمی کو بولا ہاں ہو اس لیے ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں ہم لوگ کو ملتا نہیں ہے اللہ پاک ناراض ہے کہ تم ہم سے مانگو ہم تو بول رہے ہیں کہ تم ہم سے مانگو ہم دینے والے ہیں ہاں لیکن ہم لوگ اللہ پاک کو چھوڑ کے ہاں
کے بعد
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں تیار ہے ہم لوگ اپنا بیجتی خود سے اپنے آپ کو ہم لوگ خود کرواتے ہیں
خود ہاں صحیح بات ہے ہاں جو ہاتھ اللہ پاک کے لیے کے سامنے اٹھنی چاہیے بو اگر بندے کے ہم نے ہم اپنا منہ ہی صرف کھول دیں تو وہاں پہ ذلیل اور رسوا
ہاں وہ تو دے دے گا اللہ پاک خود کو حکم دیں گے اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کریں گے تو ہی دے گا وہ ہاں ہ ایک بار دے دیا دو بار دے دیا پھر بھی تو ہم کو اللہ پاک سے مانگنا ہے پانچ ٹائم جو ہم نماز پڑک ہیں تو اس میں آخر ہم کیا مانگتے پہ ل پاک روزی میں برکت دیجے بال بچہ اچھا رہے سر صحت تندرستی رہے ہم ہم ہاں ہر سب کچھ ہم لوگ ترت سب کچھ ہم لوگ بول دیتے ہیں ہم لوگ سب کچھ بول دیتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو صحت تندرستی رکھیے دنیا میں زندگی قم رکھ قئم رکھیے اللہ پاک دو جگت کا آگ حرام کریے
بچ ہاں آگ سے ہاں بچائی یہ ہمیں مطلب ہے آپ کے ماشاء اللہ سے ملب بات آج آپ کی باتوں سے میرا ایمان
اللہ پاک سے آپ آپ بہت تکلیف میں ہیں ہم جان رہے ہیں کہ آپ دقت میں ہے تکلیف میں ہے لیکن دینے والے وہی ہیں بس آپ ان سے مانگیے آپ کا سب نگ پورہ
جی جی نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا مطلب مطلب آپ کی بات تو نے مطلب میرا ایمان پھر سے تازہ
ہاں ہاں ہاں اب نماز پڑھتی ہیں
ہاں ہاں آپ اپنی داؤ میں میرے لیے بھی دعا کیا کیجیے اور اللہ پاکا آپ کو صحت و آفیت دے آپ بہت خوش رہیے ہے نا آپ کی زندگی اس دنیا میں قائم رکھ اور
دو دو آؤں میں ہم کو ہم کو بھی دوؤں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ